ہیلو ہیلو وعلیکم السلام ہاں
اور کیا چل رہا کچھ نہیں بس بارش کے موسم کے مزے لے رہے اور کیا
بھیگی ہے بارش میں
نہیں بابا بھیگی تو نہیں بس تھوڑا موسم تم کی بھی مزے لینی چاہیے نا اور کیا کھانا وانا ہو گیا
کہاں ابھی شام کی تیاری ہوئے گی ابھی جانا ہے بازار بازار جانا ہے ابھی کیا بنے گا کھانے میں اروی گوشت گوشت لانے جانا ہے
تولے اسپیشل آج بیٹ
اسپیشل تین دن سے اروی گوشت کا پلاننگ ہے لیکن بیٹے نے کینسل کرا کرا دیا
کیوں بیٹا نہیں کھاتا تمہارا بڑا والا
اروی گوشت کل چکن بنا پرسوں کیا بنا تھا یاد نہیں ہے پرسوں پرسوں یاد کرنے دے پرسوں کیا کھائے تھے کیا معلوم بھول گئے رے آپ پرسوں نہیں پرس آلو گوشت بنائے تھے آلو گوشت اور کڑھی
دونوں
ہاں اس دن کڑی بنائی کوئی اس دن بنائے تھے کڑی تو سب لوگ کھاتے نہیں کڑی تو ان لوگ کے لیے دال گوشت تھا دوسرے دن بنائی کڑی بچ گئی فیر بنائی آلو گوشت
میں تو ابھی کل بنائی تھی انڈے کا سالن
اے ماں انڈے کا سالن اگر بن جات تو ہمارے گھر میں تو ہوٹل بازی کرتے ہیں آدھے لوگ انڈے کے سالن سے بہت بڑی الرجی ہے میرے بیٹے کو
ہاں ارے نہیں میں بھی کل بنائی ایک ہی وقت کے لیے بنائی تھی تو
لن بنائے تب اس کو باہر سے کھانا منگا کے دینا پڑتا ہے
بہت نواب ہے مطلب تمہارا بیٹا ہر چیز کیا آ گیا کام وام سے فیر
کام وام پے تو جا رہا ہے وہ آج تو بچارا چھے بجے سے گیا ہے اٹھ کے صبح
ارے اللہ
ہمم بھائی ارے آج اس کو جم کا بیاگ چاہیے ہی صبح کام پے سے چھوٹ ٹے اس کی نانی کے ادھر گئے بیاگ لیے فیر گھر پے دکان پے گئے پہلے آئے تو ہم میں اتنی پریشان سات بجے آٹھ بجے آنے والا آدمی آج اتنا لیٹ ہو گیا ابھی تک آیا کیسا نہیں اور میرے فون میں خالی وائی فائی کا ریچارج ہے سادہ کال لگ نہیں رہا پریشان اب باہر اٹھ اٹھ کے دیکھوں کوئی ملے پھر کوئی ملے کوئی ملے تو اس سے فون کر کے بات کروں ہاں اتنی پریشان پھر وہ گلی میں رہتے نا جو خالو ایک نکل کے جا رہے تھے خالو کو بولی تمہارا فون دو خالو میرا آدمی نا صبح سات بجے آ جاتا ہے آج دیکھو نا ساڑھے نو بج گئے آیا نہیں نیٹ بند ہے ان کا ہاں ٹینشن کیا ہو گیا پریشان تھی
اچھا
پھر ان کا فون لے کے لگائی لگائی فون نہیں لگا اٹھائے نہیں پھر لگائی بیٹے کو فون بیٹے کو بولی بیٹا تو کر دے ڈیڈی کو فون اور پوچھ کہاں ہے کیا ہے مے کو بتا آئے نہیں ڈیڈی ابھی تک اور وہ ابھی پاگل نے بات کرا باپ سے اور رکھ دیا فون میرے کو بتایا ہی نہیں نہیں ہی بتایا پھر میں پریشان ہو گئی بہت دیر ہو گئی تو ان کا ہی فون آیا سامنے سے بولے کہاں ہے تو کیا کر رہی میں بولی کیا کر رہی کیا بڑبڑ کی بہت مے لی ایک فون تو کرنا چاہیے لیٹ ہوئے گے تو لیٹ ہوئے گا تو فون کر کے بتانا چاہیے نا
ہاں وہ تو ہے
بتا ہی نہیں میرے کو تو پھر بولے اچھا آ گیا میں ابھی آ رہا ہوں رک جا تو پھر بڑ بھوک لگ رہی ناشتہ لے کے ا ناشہ لے کے آے مندو واڈے کا ناشتہ کیے پھر سوئے سو گئے تھے دوپہر میں اٹھے فیر سڑے دس چھے بچے لوگ اٹھے مولے ممما اٹ کے اوپر سو جاؤ اٹھ کے پلنگ پہ سوئی بچے لوگ نے جھاڑو پوچھا سب کام کرے تو میں اٹھی ہوں
جانو نا بیٹیاں ہونے کا کچھ تو فائدہ اٹھانے کا نہیں
ہاں
ہے کی نہیں
ا
سونے کا فائدہ تو اٹھاو
اور کچھ نہیں میں بھی سوچ رہی اب بس بازار جانے کی سوچ رہی وہی کنفیوز ہو میری دیدی نے مجھے سجسٹ چی تھی کہ ت پیٹا کل جی بنا لے کھا لے پر ایسا ایک دم ایسا دل ہو رہا ہے کچھ بناؤ ویج سا پھر میری دیدی نے مجھے آئیڈیا دی
نان ویج بنا نا ہیما وما لے کے آ میرے لیے بھی گوشت لا کے دے
اے قیما ویما ہوا
ا چلے جانا اکیلی جا سکتی ہے میں بچے کچے والے لوگ کو کیسا جانے دوں گی
لے کے جانا چھوٹی والی کو ایک قتا بی والی کو
سب کو کھچ کھچ کے میرے کو لے کے جانا پڑتا ہے
ہوں
سوچری کو لا کے دے دے باقی سب کی باقی سب
بازار تو جاہے بارش کے کارن ہے نا دل ہی نہیں ہوتا ہے کہ اترو کہیں جاؤ ایسا دن بھر ہے نا بس بھالو جیسا پڑتی رہتی ہوں ایسا دل ہوتا ہے کی اٹھو ہی مت بس وہ نہیں کہ بھالو والا شوٹ چھ مہینہ کاؤ چھ مہینہ سو تو ایسا چار مہینہ بارش میں کوئی کچھ کام ہی مربل
ہاں بارش میں تو ایسا لگتا ہے بارش میں ایسا لگتا ہے سوتے رہو
اور باقی سب بڑھیا
ہاں
ناشتہ پانی ہوا
ابھی کی ٹھی میری دیورانی فون بولتی ہے حس ہزار روپئے چاہیے میر کو آن لائن میں شام کو ریٹرن کرتی ہو تھا ہی نئی
تمہاری دیورانی اور دیور خالی پیسے مانگنے کال کرتے کیا تم کو
ہیلو
اور بتاؤ
ہاں
چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے
ہاں پیو پیو
ارے میرے کو ڈائبٹیز ہے
اور پی لو دو تین بار
رے میں ایک دم فکی چائے پی تھی ایک دم فکی اگر بن بھی جائے گی نا بائی چانس بن میٹھی چائے نہیں پیتی نا
شوگر ووگر کی گولی بھی کھاتے ہو
ہاں میر کو کنٹینیو دوا میرے چالو ہے نا
اچھا شوگر کا تو بہت ہے بابا شوگر
وا دو دن پہلا تو کیا سینے میں در در باپرے ایسا لگ رہا تھا ان کو ہارڈ ٹہ کہ آا جائے
تو کیا کروائے پھر
نہیں کروائی نا ڈاکٹر نے ای سی جی و سی جی کیا کیا لکھ کے دیا میریکو میں گئی نہیں
ج پروائی کرو ہوتا گا
رات ادھر سے دوا لا کے لائی پورا بدن کاپنے لگا ارے پورا بدن کانپ رہا تھا تون وہ دوا نہ لگ رہا ہے بہت ہیوی دے دیا
ہ
دوا سے میریک کو نا ایسا لگ رہا تھا کہ زیادہ ہیوی دوا پورا بدن کانپا ہے پورا دن پھر میں نے نا دو ٹائم کی دوا کھائی تیسری ٹائم کی دو ہی نہیں کھائی تیسری بار کی دوا کھانے ڈر لگ رہا تھا
اچھا
لیکن ماشاء اللہ اللہ کا ایسا شکر کیا بتاؤں اللہ کا حکم وہ دو ٹائم کی دوا میں جو بھی ہوئی تکلیف وکلیف سب صحیح ہو گئی
صحیح ہے میری بھی تو طبیعت خراب تو پیر میں گاٹ آ گئی تھی جائی نہیں رہتی دوا وا لیے ابھی پانچ دن کی ڈاکٹر نے کورس دیا ہے دوا کا
ہاں
کورس دیا ہے اب وہ ہو جائے گا
ہاں جانا رے جانا مارکیٹ جانا
ارے
میرا بھی بھلا کر د نارے میرا بھی بلا کر دیں یا میرے کو جانے ہمت نہیں ہو رہی ہے تو تیےکو معلوم نہ میرے سینے میں دردہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے
ہاں پتہ ہے میرے کو ایموشنل بلیک میل مت
پڑوسی دھرم نبھانا چاہیے نا
ہاں رے اورد تری مئیت پڑوسی
ہاں پڑوسی میں اوپر نیچے والا دھرم نبھاؤ بھائی
وہ پڑوسی ہوئے تھے مگر کہیں بھی رہندے اوپر رہندو نیچے رہندو چار میل دور
باقی سب چیز ہے خالی میں کونا ارے باجی ترکاری بناؤں گی نا بچہ میرا کھائے گا نہیں بہت ناٹک بھی کھائے گا نہ نخرا ارے میرا ایک ہی تو بیٹا ہاں ارے صبح اؤ تھانا مطلب جنگ لڑنے کے برابر ہے اس کو اور وہ کام پہ لیٹ جائے گا تو اس کا سیٹ نا میرے کو فون کر کے بولتا کیسا رکائیے گھر میں تو نے کیسا سولا کے رکھی ہے ابھی تلک گھر میں چل جلدی بھیج اس کو وہ لیٹ ہوئے گا تو بولتا ہے
رینگ سے بولے گا نا تم کو
پھر ڈیری اس کی جب میرا ٹائم آتا ہے میں بھی موقع نہیں چھوڑتی ہو
ہ
میں بھی موقع نہیں چھوڑتی پگار ایک کہ ایک اسکینر بھیجتے پگار نہ آنا چاہیے نہیں آئی تو بولتے تیاری بورئیے بستر لے کے تیرے گھر پہ چھٹی نہیں کاٹنے دیتی ہے چھٹی نہیں کاٹنے دیتی ہے چھٹی کاٹا ہے اس دن تو پھر اب بولتیہے آج تی بوریا بستر لے کے تیرے ہی پاس
وہ تو بولی تمہاری اتنی جبردستی کہ بیچارے کو تم پگار بھی پگار بھی پوری دو بھائی سب کرو تو تمہارا بھائی بھی تو بولے گا پھر
پگار ماں پوری دیتا کبھی آج تک کاٹا نہیں اوپر سے اس کا اوپر کا خرچہ پیٹرول کے لیے کبھی میں نہیں دوں گی تو
ٹھیک ہے چلو پھر مارکیٹ جاتی فون کرتی ہ ہاں مارکیٹ جاتی ہوں بولی کال کرتی ہوں
ہاں
چلو